ہلو یار آج نہ آج کل سے پرانی یادیں یاد آ گئی ہیں وہ اسکول والا ٹائم کتنا الگ تھا نا بولیے ہیلو
ہیلو
ہاں ہاں بولیے
ہاں جی بولیے ہاں بولیے
یار یار آج کل نا اچانک سے پرانی یادیں آ یاد آ گئی ہے وہ اسکول والا ٹائم کتنا الگ تھا نا
ہاں سچ میں جب سب سے سب سے بڑی ٹینشن ہوم ورک کی ہو تھی اور اب دیکھو زندگی ایک بڑی ہوم ورک بن گئی ہے
اور تب ہم سوچتے تھے کی جلدی بڑے ہو جائےیں تب لگتا تھا تھوڑا اور بچ پن مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا
ہاں خاص کر وہ لنچ ٹائم تے تیرے تیرے ٹی ٹفن میں ہمیشہ سب سے ٹیسٹی ٹیسٹی ہوتا تھا
ارے وہ ممی کا پیار تھا اور تو تو ہمیشہ میرا آدھا کھانا کھا جاتی
کیونکہ تو سویا کرتی تھی نہیں تو میں چھین لیتی میں چھین بھی لیتی
ہاں ہاں یاد ہے ایک بار ٹیچر نے ہمیں کلاس میں بات کرتے پکڑ لیا تھا
اور ہم نے بولا تھا کہ ہم پڑھائی کیا یں ڈسیزن کر رہے تھے جبک ہم وہ مووی کی اس کیا کیا لکھا سمجھ نہیں آتا
وہ بولتی سمجھ میں تو اپنے من سے اسی کی لائگج بول دیجیے دیدی سچ میں ہم کتنے الگ دنیا میں رہتے تھے تب بنا کسی فکر کے
ہاں اب تو ہر چیز میں کیا کیا لکھا ہے
پلاننگ ویمن
پلاننگ ذمہ داریاں کبھی کبھی لگتا ہے خود کے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا ہے
اس لیے تو آج میں نے سوچا کہ تجھ سے لمبی بات کروں دل ہل کا ہو جاتا ہے
میرے ساتھ بھی یہی ہے تیرے تیرے سے بات کر کے لگتا ہے سب کچھ تھوڑا آسان ہو گیا
ویسے تو نے سوچا ہے آگے کیا کرنا ہے مطلب کرئر وغیرہ میں
ہاں تھوڑا کنفیوزن ہے کبھی لگتا ہے کچھ بڑا کرنا ہے کبھی لگتا ہے سمپل لائن ہی ٹھیک ہے سپ
میں بھی میں بھی یہی سوچتی ہوں لیکن ایک چیز پکی ہے جو بھی کرے دل سے کرے
ہاں بالکل اور ایک دوسرے کا ساتھ رہے گا بس یہی کافی ہے
ہاں یہ دوستی نا یہ سب سے اسپیشل ہے
ویسے بات چس سے کبھی ڈر تجھے کبھی ڈر لگتا ہے فیوچر کو لے کر
کبھی کبھی لیکن پھر سوچتی ہوں کہ اگر ہم ساتھ ہیں تو سب مینج ہو جائے گا
ہاں صیح کہا اور ویسے بھی لائف میں پرفیکٹ کچھ نہیں ہوتا
ہاں چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں ہی اصلی مزہ ہے
جیسے ابھی یہ بات کرنا ہسنا یہ بھی تو خوشی ہے
اور کیا چاہیے
یاد ہے ہماری وہ کیا ہے
کچھ بول دیجیے
سمجھ میں نہیں آرا
پہاڑیوں والی ٹریول
ہاں گال ٹریول کرنا والی پتا نہیں کیا کیا لکھا ہے اس میں
ہاں ہم دونوں نے پلان کیا تھا ہاں ہم دونوں نے پلان کیا تھا کہ ایک دن ہم ساتھ میں پہاڑوں پر جائیں گے
اور وہ ہاں وہ بیٹھ کر ایسے ہی با باتیں وہاں ایسے بیٹھ کر ہی باتیں بنتی بنائی کہ ارے یار کسی بھی
اس اسٹیشن کے ٹینشن
وہ وہ دن ضرور آئے گا میں تو ابھی یہ سوچ کر خوش ہو جاتی ہوں
اور تو ہمیشہ پوازیٹیو کیسے رہ لیتی ہے
کیونکہ میرے پاس تو ہے
ارے پاگل
سچ میں دوستی میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی تو خاص بناتی ہے
اور یہ باتیں کبھی ختم بھی نہیں ہوتی ہیں
ہاں ہر بار کچھ نیا نکل آتا ہے
چل اب کوئی نہیں
ٹھیک ہے اگر تجھے ٹائم مشین مل جائے تو تو کیا بدلے گی
شاید کچھ نہیں کیونکہ جو بھی ہوا اس کی اسے نہ ہمیں آج تک پہچانیے کیا کیا لکھے وا
وہ آج تو
پڑھ بھی نہیں پا رہے ہیں تیرے ساتھ رہتے رہتے سیکھ گئی ہوں
اچھا یہ بتا اگر ہم پہلی بار آج ملے تو کیا ہم دوستی بنتے
نبے پرسینٹ باتیں کیونکہ ہماری وا بائے
سچ سچ ہے کچھ رشتے اپنے آپ بن جاتے ہیں
یہ کیا ہے
چھوڑ دیجیے اس کو اس کے بعد پڑھیے سچ ہے کچھ رشتے اپنے آپ بن جاتے ہیں
اور پھر زندگی بھر ساتھ چلتے
اور ہمیں ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں بنا رکے بنا تھکے
کیونکہ یہ باتیں نہیں ہماری کہانی ہے جو چلتی رہتی ہے
اور ہر چیپٹر میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو مل جاتا ہے کبھی خوشی کبھی تھوڑا اموشنل مومنٹ
ہاں سیکنڈ والا ہے کیا
ہاں ہاں ہاں سیکنڈ والا
ارے ہاں تو نئی نئی ویک کیا ہے کلاس میں آئی تھی اور بالکل چپ رہتی تھی
بی دوسرا والا کھولیے
یہی تو ہے دوسرا
یہی ہے یہی ہے
اپنے من سے بولیے ہٹا دیجئے آپ نے بولا تیسرا کھول لیا
ہاں ہاں صحیح بات کررہی ہو
اپنے من سے بولیے اور بتاے اور آپ کریئر میں کیا کیا کرنا چاہتی ہو
سچ میں لیکن دل بالکل ہلکا لگ رہا ہے تیرے ساتھ باتیں کر کے کر کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے
اور ہر چیپٹر میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو مل جاتا ہے کبھی خوشی کبھی تھوڑا اموشنل مومنٹ
مجھے بھی ایسا لگتا ہے جیسے ساری ٹینشن کہیں غائب ہو گئی ہے
چلو تھوڑا آرام کر لے کل پھر بات کرتے ہیں
دی اپنے من سے بولو دی اپنے من سے بولیے اور آپ اور ابھی تو کیا کر رہی ہے کس چیز کی تیاری کر رہی ہے
ابھی تو میں لیکمے اکیڈمی جوائن کیا ہے
اچھا اور گھر میں سب لوگ کیسے ہیں ابھی تو میرا ٹینتھ ہے
اچھا جی کس اسکول سے ہو رہا ہے
میرا الہ آباد سے ہے
اچھا اتی دور
ہاں اور آپ کے گھر میں سب لوگ کیسے ہیں
ہاں سب بڑھیا سب ٹھیک ہے اور آپ بتائیے ہاں دو بھائی میں اکیلی ہوں سسٹر
آپ اکیلے ہو
ہاں جی
اچھا
ہوں اور آپ کی فیملی میں کون کون ہے
ہم بھی سیم آپ کی طرح
اچھا جی دو بھائی آپ اکیلی اچھا جی
کہاں رہتے ہو آپ
کیا ہو گیا
کہاں رہتے ہو آپ
میں شکلا گنج میں رہتی ہوں مرالا چوراہا
اچھا
ہاں جی
چلو اچھا ٹھیک ہے پھر بعد میں بات کرتے بعد میں ملتے ہیں بائے بائے ٹیک کیر